ہلو ہلو
ہیلو
آواز آ گی
ہاں آگںی
کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں کر رہی دو ذیادہ کردیا
میں ابھی کچھ نہیں کر رہی
ہوگی ٹھیک ہوگی تو
ابھی نہیں ہوئی
یہ بیماری دے ری بی ناںی
پتہ ہی نہیں لگری رات تو ٹھیک تھا انجیکشن لگوانے کے بعد پھر دوبارہ ایسے ہو گیا
ہوں
ہوں
میرے میں کھر نورا آگا کیا پتا
وہ وہ زیادہ انفیکشن ہو گیا ہے شاید پیٹ میں
پیٹ میں انف انفیکشن پھر تو کو کیا نا میں فریش ہوتی ہے بلڈ وغیرہ بھی آتا ہے
نہیں نہیں بلڈ وغیرہ نہیں آتا
ہوں ہوں پہلے بھی ہوا تھا نا انفیکشن کے بیٹ میں
ہوں مجھ کو ہی بار بار جانا پڑتا ہے
ہوں
ہوں
ہوتا گائے چرائے ہے کہ تو
میری طبعیت ٹھیک نہیں ہے میں گاے چرانے جاؤں گی
میں تو ابھی گائے چراکے آئی ہوں
اچھا
ہوں
کل بارہ بجے آ گئے تھے آج لیٹ ہو گیا
ہوں آج گئی لیٹ تھی نا
اچھا ہوں کھانا پینا ہوگیا
اہون ہوگئے اب فری اب شام تک کا کوئی کام نہیں ہے اب برتن دھوے ئینگے کام فری ہے
کیا بنایا
کڑی چاول
کڑی چاول
اوکے
صحیح ہے ان سب لوگ گئے کام پے
نہیں نہیں سب تو نہیں
اچھا
ہوں
بچے گیے اسکول
ہاں وہ تو گئے پر پنجاب میں گرمی بہت ہے نا پنجاب کے ایریا میں گرمی بہت ہو رہی ہے
بارش پڑ رہی تھی یہاں تو صبح سے دھیرے دھیرے
یہاں بوند ایک بوند بھی بارش نہیں ایک بوند کیا ہوتی ہے
نہیں یہاں تو صبح سے پتا نہیں کب سے پڑ رہی ہے بارش رات سے بڑھ رہی ہے شاید
یہاں نہ بارش کہیں نہیں ارا ہونی تو چاہیے ساری جگہ ہو رہی ہے نا
ہم کئی جگہوں پہ تو بہت زیادہ پانی بر گیا ہے
ہاں کئی جگہ باڑھ جیسا ہوگا بہت چز پانی پانی تو جمع ہی نہیں ہو رہی بوند بھی نہیں ا ئی موسم ہو رہا کہ پھر وتی ہے پھر موسم ہو تو پھر دوپا جاتتی ہے
ابت جو جو تو لیڈیی ںسکی جو فوٹو ویڈیو وغیرہ بیچتی ہیں نا میری بہن وہاں پہ تو بوہاس بہت زیادہ بارش پڑ رہی ہے دونوں نہرے رہے
اچھا
ہم
جگہ جگہ کچھ کچھ جگہ ہیں
بوھت زیادہ بارش ہے بہت ہی زیادہ
نہیں نہ اب میں کہ کل جاڑ ا رہی ہے کہ جا رہی ہے درد بڑا کرتی ہے
کچھ کھانے کا من کرا یار کیا کھاؤں میں پیٹ خراب ہے ایسی ہو رہا ہے من نہیں کر رہا کچھے کا کچھ کھ لو
ہاں منی اتھا پانی پانی پیتے ہوئے
اور پانی بھی نہیں پیا رہا میرے کو تو
ہم
ہم ار وہ بھی نہیں مل رہے نا امرود وغیرہ
ہم ہاں اسی چیز کا مت جامن وہ من کھا لے
من تھوڑا صحیح سا ہو جائے وہ بھی کام مل رہی ہیں
ہم جامن تو مل رہ ہیں اب
املنگ پانی
جامن بچی کر لے کے پرسوں سنڈے والے دن توڑ کے بھی لے کے ایا تھا اپنے فٹری کے پاس بڑا سارا لفافہ بھیا یاد ہو ریڑی والا جامنوں لے کے کھڑا ہے
ہم پتا نہیں کیا ہو گیا بہ میرا ایک دن میں ہی صحیح ہو جیا تھا ایک دن میں
انشکا نے بھی کی میرے کو یار کچھ کی یار میں اولی نہیں ا رہی وہاں سے اس کو وہ جیسے تیرا نہیں رہا تھا
ا
رنگ میں جا رہی ہے میرے پاس ا نہیں رہی لیکن گول اس کی
چہ
بار بار کر کے اٹھاؤ اٹھاؤ میرے اگر ریجیکٹ ہو جائے گا اٹھاؤ میں ائی نہیں تی میر پاس بولنے کا
اب تم نے کریا نا میرے پاس ہاں میں کروں گی نہ پھر لتی نہیں ہے
وہ نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے جہاں پہ صحیح نیٹ ہے نا پورا پورا وہاں تو صحیح لگ رہی ہے ایک جگہ نہیں ہے ایک جگہ ہے تو نہیں ہوی دقت اب تو آ رہی دت
ہاں
گرمی ہو رہی ہے سمی توم جی خصوص سک بیٹ کے ن گئے گا پتا کوئی اسٹول میں کھڑو گے آم کا رہے گا نا توگت چلے گا اسم
ہوں
تم بھیجنا واسے
ہوں اب ایڈ بنانی چاہیے چور چور والی ابھی جا رہا تھا کہ چ چور آیا آم آم کھاتے ہوئے پکڑ لیا سمع نے
میں کھاتی نہیں ہو نا میں نے پھونسی آجاتی ہے میں نے اچھا چلا آج کھا لیتے عمر کا پھر اٹھ جائے گا سورھا اچھا بولا میں اسٹور میں چلی گئی لے کے مڑ کے دیکھا میرے پیچھے کھڑا ہوتا تھا اتنے اتنے جلدی پہنچ بھی گیا وان پر منہ نہی لگایا بس آم کے
ہوں میں نے تو وہ تمہارے وہاں پہ ہی کھایا تھا ایک کام بس میں اور نہی کھایا میں نہی پھر بھی پتہ نہیں کیوں گرمی ہورہی ہے پیٹ میں اب پہلے پہلے پہلے گرمی ہوتی نہ بیٹ میں تو چھالے ہوتے تھے منہ میں اب پتا نہیں کیا ہو گیا
ہاں پہلے ہوتے ہونگے
ہوں اب نہی وہ چھالے چو لے نہیں ہے
ڈاکٹر میں بھی مینسی ہوئی دو دن
ہوں
ڈھنگ سے بھی نہیں ہوئی اور دو دن بس
ہوں
نہ میرے پتہ نہیں کیا ہو گیا
ہون ہوں میں تو ہوئی وی ہوں
دو دن ہے
ہوں کل میں نے بتایا ڈاکٹر کو پھر ڈاکٹر کہتا ہو کیا ہوئی میں نے کہا نہی
ہوں
نہی
دوائی دی پھر اس نے
وہ اس ڈاکٹرنی کے پاس ڈاکٹرنی کے پاس گئی تھی نا پہلے میں تو اس ڈاکٹر نی کی بات بتائی تھی میں نے کہ میرے تب وہ بوتل لگی تھی وہ بوتل لگانے کی کہہ رہا تھا رات کو تو پھر میں نے کہا رات میں نہیں پھر کہتے کل لگوا لے نا آپ انجیکشن لگوا لو
ہاں
تو پھر میں انجیکشن لگوا کے آ گئی تھی
ہ ہاں تو میں ہرتا ہے نا
ہوں
الٹراساؤنڈ بھی کہہ رہے تھے بھیا اس ٹائم میں چالٹرا کروا لیں پھر بارش پڑ رہی تھی پھر میرا من بھی نہیں کرا جانے کا
کل کرا ہی بج
اب تو بہت ہی بھیڑ ہوگئی ہوگی صبح صبح جانا چاہیے ہوں ہوں
الٹراساؤنڈ سرکاری میں کرتے کے پرائیوٹ میں
پرائیوٹ ہی ہے نو سو روپئے آٹھ سو روپئے لگتے ہے الٹرا ساوند کے
ہوں
ہوں
تیار کپڑے دھونے تھے تھوڑے سے لائٹیں نہیں آنے لگی پھرسے وه جم جا تھا نا پجامہ شرٹ مانگتا پھر وہ تھوڑی دیر ہی پہنتا ہے پ تو پانی میں سے صرف میں نکال دے گا
ہوں ہمیں لائٹ تو ہے لیکن بارش پڑ رہی ہے
پہ ہوتی ہے میں نے کل دھو دیے کپڑے دوپہرے میں اور میں سو گئی مشین میں ڈال گئی سکھا سکھانے والے نے
ہاں
اور کتنی کہنے سے پہلے پہلے ہی میں مطلب ایک نے میں یا آیا کپڑے پڑے ممی سے کہتے ممی سے ہے اب کس نے کپڑے مانگے گی
ہوں
ان نے تو کو بتا ایک ہی ایک ہی بات آتی ہے میرے اوپر پہنچ پاتی ہے پورے دن
ہوں یہی بات آتی ہے بس
ہوں ٹی وی ہے ٹی وی دیکھ لو ورنہ مگر ٹی وی میں گرمی بہت ہے نا سا
ہوں وہی ہوی ہے اور لے آئیں اور لے کے آ جائیں کپڑے
ہوں
ہوں وہی ڈریسر چاہیے تو ان کو بلیک والی ہی چاہیے
ہوں
ہوں
الگ الگ ہے الگ ہے نا اس نے جم کے
ہاں جم والی اور لے آئے اور ان کے سب وہ ہوگئی نا چھوٹی سی ٹائٹ سی تین ہے بس انکے پاس تین
ہ ہوں بھی وہی پہنتے ہے نہ
ہوں
جی سفید رنگ کی شرٹ نہیں پہتا تھا یہ باؤ میرے سے غلطی سے رنگ پڑی چڑ گیا تھا اسپے
کونسی
سفید رنگ کی
ہاں
میں نے کہا تھا میل خوری سی ہوگی تھی وه اتنی نہی پہنتا وہ نہ پہنتا ہے وہ نا مطلب میں نے پتا نہیں کسی کپڑے کےساتھ دھو دیا ایسے کپڑے کے ساتھ تو اس کہ رنگ اس پہ چڑ کے نا پھر سے نیلا سا ہو گیا
اچھا
ہاں ابھی یہ کٹ جائے نہ تو دوسرا کیے پھر
ٹھیک ہے
اس کا رنگ اس پہ چھڑ گیا تو اس کا رنگ الگ ہوگیا ایپ چاٹ میرے اس دن بھی اوپن تھی پتا نہیں کیوں نہیں لگ رہی تھی گروپ میں جیسے ترے آ رہا ہیں نا لکھا ہوا ایسے بہت تنوں کیا رہا ہے ساروں نے گروپ میں فوٹو وه ڈالی ہے سکری شوٹ ایسے یہ دقت آ رہی ہے وہ کہ رہی ہے کہ تھی دیدی پیمنٹ میں بھی تبھی دقت آ رہی ہے
اچھا
ہوں ان کا کوڈ وغیرہ ڈنسی لگ لیں انکو تو آ رہی ہے پیمنٹ مجھے نہیں لگتا دقت آ رہی آگیی دقت آ رہی ہو سرور میں
اچھا
ہوں
کری ہو تو بہت
ٹھیک ہے
ہاں کاٹ کاٹیو تو اپنی طرف سے میری طرف سے کٹ نہیں رہی
نہیں نہیں یہاں ںسے بھی نہیں کٹ رہی
ارے کٹ جا
یہاں سے بھی نہیں کٹ رہی
کٹ نی رہی ٹائم خراب کر رہی ہے کٹ تو کاٹ دے ہاں